وسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اور جناب سنائی ا خےریست سے ہو
جی جناب اچھے سے ہوں آپ جناب ٹھیک ہو اچھے سے ہو
چلحو الحمد للہ ہم بھی خیریت سے ہے اور آ سنائیے آپ کے والدین خیریت سے ہے
جی بھائی جان سب ٹھیک ہے آپ کے گھر میں سب ٹھیک ہے
الحمد للہ اللہ کا شکر ہمارے والدین میں خیریت سے ہے
جی بھ جان آپ نے چائے وائے پی لی بھائی جان
جی ہم نے چائے کا ناشتہ چائے کے ساتھ میں جو ہے بریڈ کا ناشتہ کر لیا ہے ماشاء اللہ چاہ چائے بھی دیکھی انسان کو جو ہے چائے بھی
صبح جب اٹتے ہیں تو چائے بنا نہیں رہتا چائے بنا نہیں رہ پاتا انسان چائے اگر جب تک نہیں ملتی نا تو دماغ انسان کا دماغ کام نہیں کرتا پر درد رہنے لگ جاتا ہے اگر چائے نہیں ملتی تو
جی بھن آپ نے بہت اچھی بات کہ ہے چائے کے بنا تو زندگی ادھوری ہے
بے شک بےشک
جانا با تو تو بھائی جان مجھے کچھ جانکاری چاہیے تھے آپ سے
بے شک فرمائیے آپ
وہ بھائی جان جو آج کے جو کھول یہ ہے نا کھیلتے ہیں نا کھیل کود کم کم دھیان لگاتے ہیں زیادہ فون پہ ہی رہتے ہیں جو جو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں نا وہ زیادہ فون پ فون ہی یوز کرتے کھیل کود میں زیادہ انٹرسٹ نہیں لیتے ہیں بھائی جن اس کے اس کے بارے میں اگر آپ کو کوئی جانکاری ہے تو مجھے دے سکتی ہو کہ دیکھو بھائی جان آ پہلے جو جب فون نہیں تھے نا اسمارٹ فون نہیں تھے تو میں نے اکثر دیکھ میں بھی جب چھوٹا تھا تو ہم ہم کھیلنے جاتے تھے ہم مطلب تندرست رہتے تھے کھیلنے س ساریے بیماری دور ہو جاتی تھی لیکن آج کل جو بچے ہیں وہ خالی فون دیکھتے ہیں گھر میں کھیل کود میں کم دھیان رکھتے ہیں تو اس کا اس کارن مجھے لگ رہا ہے فون ہی ہے
جی جی بالکل صحیح بات ہے بالکل بالکل صحیح فرمایا دیکھیے بچوں کو جو ہے فون دینے سے بچوں کو سمجھائے پہلے اور جو ہے سب سے مین بات یہ ہوتی ہے کہ ہم جو گھر کے بڑے ہوتے ہیں جیسے کہ ہمارے امی ابو جان تو ہمارے بچے اگر ایسا کرتے ہیں تو دیکھیے پہلے ہم کو خود کو سبھنا ہوگا ہمیں ہمیں سدھار یہ کرنا ہوگا کہ ہم جیسے کہ یو ٹیوب وغیرہ چلاتا ہیں تو اس پہ اشلیل جیسے کہ کوئی بھی ویڈیو بہت سی آپ جانتے ہو اس میں اشلیل ویڈیو بھی دکھتی ہے اچھی ویڈیو بھی دکھتی ہے تو گندی ویڈیو بھی دکھتی ہے اور جو ہے ہر چیزیں دکھتی ہے دیکے بچوں کے سامنے ایسی چیزیں نہ چلئے اور مین چیز تو بچے کے سامنے موبائل کا استعمال ہی آپ نہیں کرو اگر بچوں کے سامنے آپ موبائل کا استعمال نہیں کرو گے تو بچہ موبائل لینے کے جیتنے کرے گا اور بچہ دیکے گا نہیں ٹھیک ہے اور اگر آپ خود ہی چلاؤ گے آپ خود انٹرسٹ لے کے چلاؤ گے کہ موج ارے اس میں وہ ویڈیو بنا لیتے ہیں وہ شیئر کریں گے انسٹاگرام پہ وہ ویڈیو بنا کے وہ شیئر کریں گے وہ ڈالیں گے کتنے لائک آئے کتنے سبسکرائب کیا میرے چینل کو فلانا مطلب ایسی فلاں فلاں چیزوں کو دیکھ کر تو بھائی بچوں کی تو عادت آپ خراب کر رہے ہو پل آپ کو خود کو سدارنا ہوگا
جی بھ جان آپ نے بہت اچھی بات کہ ہے کہ یہ ہماری خود کی ہی غلطی ہے نا بھ جان
جی جی
اکثر میں نے دیکھا ہے جو بچے ہیں نا چھوٹے چھوٹے بچے ہیں وہ تب تک وہ تب تک کھانا نہیں کھائیں گے جب تک فون نہیں دیکھیں گے ہے نا بھائی جانا
بے شک بالکل صحیح فرمایا دیکھیے
میے نظر سے تو ہماری ہی غلطی ہے کیونکہ ہم ہی ان کو فون دیتے ہیں پہلے ہم ہی ان کو ہم ہی ہم ہی ان کو کو عادت لگاتے ہیں فون دینے میں تو پھر پھر بولتے ہیں بچہ خراب ہو گیا یہ کھیل یہ کھیلتا نہیں ہے ہے نا
بال بالکل بالکل صاحب صر کمپلینٹ آتی ہے اسکول میں سے مدرسے میں سے کمپلینٹ آتی ہے ہے امام صاحب جو حافظ آب جو ہے وہ بولتے ہیں کہ آپ کا بچہ پڑھنے میں بہت کمزور ہے بچہ پڑھ نہیں پاتا کیوں نہیں پڑتا بچے کا کیا ریزن کیا کارن یہ گھر پ پڑھائی کرتا ہے ہی نہیں تو پھر امی ابو بولتے ہیں کہ یہ آپ صاحب یہ مسضی ہے وہاں سے آنے کے بعد میں پڑتا ہے نہیں یہ تو موبائل پکڑ لیتا ہے کہ دیکھیے موبائل کو بچوں کی عادت آپ جو ہے خود سدارو پہلے آپ جو ہے موبائل کا استعمال مت کیا کرو موبائل کو رکھ دیا کرو صرف یا پھر اگر زیادہ ہی آپ کو لگتا ہے کہ بچہ زیادہ ہی پریشان کر رہا ہے تو آپ خود اس موبائل کو بیچ دیجیے یا پھر رکھ دیجیے کسی کو دے دیجے اور آپ کی پیڈ موبائل رکھیے تھوڑے دن ایٹومییٹک بچے کی عادت جو ہے سدھر جائے گی بچہ موبائل مانگنا بند کر دے گا کی پیڈ موبائل رکھی ہے لاسٹ ٹین فائنل آپشن یہی رہتا ہے اگر بچہ لگ رہا ہے کہ بچہ ہمارے کنٹرول سے دماغ سے نکل چکا ہے بچہ کنٹرول میں نہیں آ رہا ہے موبائل کا اتنا استعمال کرتا ہے کہ نہ تو وہ نیندوں کو دیکھتا ہے کہ رات میں بارہ بج رہے ہیں یا ایک بج رہے ہیں دیکھیے کئی بار کے کیا ہوتا ہے بچوں کی عادت اتنی خراب ہو جاتی ہے کہ بچے رات میں بارہ ایک ایک بجے تک جو ہے ویڈیو دیکھ رہتے ہیں کوئی جو نئی نئی پکچریں جو لانچ ہوتی ہے ہاں سنیما گھروں میں تو وہ موویوں کو دیکھتے رہتے ہیں جب تک وہ مووی ختم نہیں ہوگی ڈھائی تین گھنٹے کی مووی جب تک تک وہ سوئ گے نہیں چاہے دو بج جائے رات کے تو تین بج جائے پھر جب وہ سوتے ہیں تو جلدی اٹھ نہیں پاتے ہیں
جی بھ جان آپ نے بہت اچھی بات کہ ہے کہ کہیں نہ کہیں تو یہ ہماری ہی لاپرواہی ہے ہے نا بھائی جان
جی جی جی دیکھیے محبتیں ختم ہو جاتی ہے ابب آپ جو ہے اگر آپ جانتے ہو پہلے جب موبائل کا استعمال نہیں کرتے تھے نا تو پہلے لوگ باغوں میں بھائی کیا رہا تھا محبت تھی ایک دوسرے سے بیٹھ کے اچھے سے مطلب چار پانچ دس آدمی جو ہے محلے کے بیٹھ کے اچھے سے محبت سے باتیں کرتے تھے اور آج کل آج کل صرف محبتیں رہ گئی فونوں میں چیٹ کرتے ہیں واٹسپ پہ میسینجر کرتے ہیں صرف چیٹنگ سے ہی محبتیں ہو رہی ہے ارے بھائی وہ محبتیں کوئی کام کی نہیں ہے محبت تو فیٹ فیس ٹو فیس ملو فیس ٹو فیس ملو اور فیس ٹو فیس بات کرو وہ ہے محبت
جی بھائی جان آپ نے بہت اچھی بات کہ ہے کہ ہماری ہی غلطی ہے تو ہمیں ہی اس غلطی کو سدھارنا ہے کیونکہ دیکھو جب ہم ہی بچپے کو فون نہیں دیں گے تو ان کی عادت ہی نہیں لگ جائے گی ہم ہی پہلے ہم ہم ہی پہلے ان کو عورت لگاتے ہیں پہلے ہم ہی ان کو فون دیتے ہیں پھر بولتے ہیں بچہ خراب ہو گیا بچہ پڑھتا نہیں ہے تو کہیں نہ کہیں تو کہیں نہ کہیں تو ہماری ہی غلطی ہے
ل سپ صحی فرمایا آپ نے یہ ہماری ہی غلطی ہے ہماری غلطی کے کن یہ بچے کبھی کبھار کیا ہوتے تا ہے غلط قدم اٹھا لیتا ہیں کہ موبائل کو کالج ہوا اسکول ہوا بہت سے بچے ایسے ایسے ہوتے ہیں کہ اسکولوں کے اندر بھی موبائل لے کے چلے جاتے ہیں
جی بھائی جان
تو دیکھیے آپ جانتے ہو کہ ہمیں سدھارے بچوں کو کہ بچے کی دیکھیے اور سب سے اچھا بات سب سے اچھی بات تو یہ اگر جو ہے آپ مدرسے میں الحمد للہ اگر مدرسے میں تعلیم دو گے تو دیکھیے مدرسے کی تعلیم بھی ہمارے لیے بہت
جی جی
تو مدرسے کی تعلیم سے بچہ جو اسکول میں نہیں سدھر سکتا نا وہ مدرسے میں سدھر سکتا ہے بچہ ا اگر جو گندی عادتیں ہوتی ہے بچوں کی تو دیکھیے امام صاحب جو ہے مسجد میں حافظ صاحب اس طریقے سے اس کو سمجھاتے ہیں اس طریقے سے دماغ میں ایڈ کرتے ہیں الحمد للہ کہ اس کی دماغ میں جلدی ایڈ ہو جاتی ہے اچھی بات ہے مطلب بری چیزوں سے ب جو یہ گندی بات ہے ایسا مت کرو چور چوری چکاری کرنا غلط ہے کسی سے جھوٹ بولنا غلط ہے ماں باپ کی ماں باپ کا کہنا ماننا چاہیے امی ابو جو ہے ہمارے لیے سب کو اگر یہ اللہ تالا فرماتے ہیں اس طریقے سے امام صاحب سمجھاتے ہیں کہ اگر آپ نے آپ اپنی آپ نے جو ہے اپنی امی ابو کی باتیں نہیں مانی
ب اچھی بات کہی ہے تو ہمیں کیا کرنا چاہے جو ہم اس کو سدار سکتے ہیں
جی دیکھیے ہمیں سدارنا ایسے چاہیے اس کو بچے کو ایسے سمجھائے کہ بیٹا اگر آج ہے اگر آج تم ہماری باتیں نہیں مانو گے تو کل کو آپ کی بھی شادی ہوگی آپ کے بھی بچے ہوں گے تو پھر آپ کے بچے بھی آپ کی باتیں نہیں مانیں گے بالکل تو دیکھیے اگر آپ ہماری باتیں مانو گے الحمد للہ تو آپ کے بچے آپ کے بچے ہم کو دیکھیں گے ہم دادا دادی آپ لگیں گے ان کو تو ہم کو دیکھیں گے کہ ہمارے امی ابو جان ہمارے امی ابو جان ہمارے پاپا ہمارے دادا دادی جان کی باتیں مانتے ہیں تو وہ آپ کی عادت آپ کی باتیں مانیں گے تو دیکھیے پیڑھی جیسے دیکھتی ہے نا اس طریقے سے اسی لائن پر چلتی ہے
جی جی جی پہلے تو ہم ہی بچوں کو بگاڑتے ہیں تو پھر الزام لگاتے ہیں اسکولوں پہ
یہ حساب
جی جی
تو ہمیں کیا کرنا چاہیں کہ ہمیں اپنے بچوں کو یہ سکھانا چاہیے کہ فون کا استعمال نہ کرے
د سپ د سک د سخ
پڑھائی پہ دھیان دو کھیل کود پہ دھیان دو کیوںکہ اگر کھیل کود میں وہ رہیں گے تو پھر وہ اچھا ہی رہے گا ان کے لیے ٹھیک ہی رہے گا کیونکہ دیکھو کھیل کود سے بتیا آپ کو وہ صحت ٹھیک رہتی ہے اکثر اکثر آپ نے دیکھا ہوگا جو گھر میں بچے رہتے ہیں نا جو فون دیکھتے ہیں ان پہ بیماریاں زیادہ اٹیک کرتی ہیں ہے نا
الحمد للہ صحیح فرمایا آپ نے بالکل بہت زیادہ بیماری اٹیک کرتی ہے تناور ہے مانسک سنتلن خراب رہتا ہے ہارٹ اٹیک سائلنٹ اٹیک یہ سب یہی کار کہ موبائل بچے موبائل کا زیادہ استعمال کرتا ہے تو اسی کن یہ بیماریاں ہوتی ہیں
ہے نا تو تو ماں باپ کو یہی سوچنا چاہیے کہ بچوں کو بچوں کو فون نہیں دینا چاہیے کیونکہ اس سے خرابی ہو جاتی ہے پھر پھر بولتے ہیں استاد نے بچوں کو بگاڑا ہے تو جب ہم ہی ہم ہم ہی بچوں کو بگاڑتے ہیں تو پھر الزام استاد پہ لگاتے ہیں
ب شاکک بی س بے سختہ ہی فرمایا دیکھیے آپ بہت سے ایسے بولتے ہیں کہ ہاں وہ پڑوسی ہے انہوں نے ہم بچے بچے کو بگاڑ گیا وہ پڑوس کے بچے گندے ہیں- ام لگاتے ہو پہلے آپ خود ہی دیکھو نا دوسرے کو ب- ے کو دیکھ کر کیا بگڑے گا ہو پہلے آ اپنے اب آپ اس کے امی ابو جان ہو- وہ ان دوستوں سے زیادہ تمہارے پاس رہتا ہے آپ کا بچہ آپ- کے پاس رہتا ہے رات میں آپ کے پاس ہوتا ہے اسے بیٹھ کے سمجھائے آپ خود- پہلے اپنی عادتیں سدھارے اس کے بعد میں اگر آپ اپنی عادتوں کو اچھی رکھے گا تو الحمد للہ- کتنا بھی بگڑا بچہ پڑوس میں کیوں نہیں ہے وہ بچہ غط لائنہ نہیں جائے گا اگر آپ اس کو سدار کے رکھوے آت ہے اگر آپ سدھار کے رکھو گے تو-
جی بھائی جان آپ نے بہت اچھی بات کی ہے تو ان شاء اللہ میں آپ کی بات پہ عمل کروں گا- جو بھی میرے رشتتے دار ہمسایہ گھر والے ہوں گے میں ان کو بولوں گا بچوں کو فون مت دو- یہ بگڑ جاتا ہے فون سے- انشاء اللہ میں آپ کی بات پہ عمل کروں گا مجھے آپ سے- کچھ مجھے آپ سے کچھ سیکھ ملی ہے جانکاری ملی ہے ان شاء اللہ میں اس- پہ عمل کروں گا ان شاء اللہ آ آگے بھی بات ہوتی رہے گی-
بے شک, بے شک
انشاء اللہ آگے بھی بات ہوتی رہے گی کوچھ جانکاریں حاصل ہوگی آپ سے انشاء اللہ بات دوتی ر گیت تب تک لے خداس-
چلو پھر ملاقات ہوگی آپ سے السلام علیکم ورحمۃہ اللہ وبرکاتہ
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ-